جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی میں الحمد للہ ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں اور کیا کر رہی تھی آپ
جی پ کچھ بھی نہیں بس یوں ہی خالی تھی تو بس تھوڑا بیٹھے ہوئے تھے
جی آپ کو کریلا پسند ہے
جی پسند تو نہیں لیکن صحت کے لیے کافی ہی ہاں یہ مفید مانا جاتا ہے اس لیے بناتی بھی ہوں اور اسے کھاتی بھی ہوں پسند ہو یا نہ ہو
ہاں مجھے بھی کہ رہیس نہیں ہے لیکن ہاں بناتی ہوں میں بھی مطلب مہینے میں دو بار تو بنائی
کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہے جسے آپ چاہیں نہ چاہیں بنانا بھی ہے اور جب آپ بنا رہی ہیں تو پھر کھانا بھی ہے
جی ہاں بہت س لوگ اس کا جوس بھی پیتے ہیں کریلے کا بہت فائدہ کرتے ہیں
تا کریلے کا جوس ہمارے یہاں تو جوس تو نہیں لیکن کریلے کی سبزی بھی نہیں بھجیاں بہت بنتی ہے
اچھا آپ لوگ ادھر بھجیا کا یوز زیادہ ہوتا ہے نا
جی مطلب سکی سبزی سبزی میں ہاں ہاں وہکھی والی
اس سے تیل میں تل کے
چل کر کےے ہاں اس طریقے سے مطلب زیادہ پسند کیا جاتا ہے
اچھا اچھا مطلب ترتی کیسے ہیں آپ لوگ صرف تیل میں سبزی ڈالی بس اس میں نمک ڈالو اور مرچ بس
بس نہیں جیسے پہلے تو سبزی کو باریک باریک کٹ کر لیتے اور بس بھجیا کے شیپ میں جیسے آلو کا بھجیا بنات ہیں اور اس کے بعد پھر ایک کڑاہائی میں تیل گرم کیا جب تیل اچھے سے گرم ہو گیا تو اس میں یہ کریلے کا جو سبزی جو کٹ کیا ہے ہم نے بھجیا کے شیپ میں یہ ڈال کر کے ہاں ہاں ہاں پتلے پتلے لمبے لمبے بھی کر سکتے ہیں یا تو پھر ہے کہ چھوے چھوٹے مطلب ایک کریلے کو بیچ سے سیکشن میں کاٹ سر اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کیونکہ پھر یہ چلانے میں بھی آپ کو نہیں بنےیں گے نا ہاں ہاں ہاں فرینچ فرائی ج ہےس جی اور پھر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو فرینچ بینس ہے اس کے جیسے ہاں ہاں چھوٹی چھوٹی ہاں وہ کٹ کرنے کے بعد بہت چھوٹی بھی نہیں ورننا کی یہ کیا ہوتی ہے نا جیسے جیسے آپ اسے بھنےیں گے یہ چھوٹی آلریڈی ہوتی جاتی ہے ہاں ہ یہ مطلب ہے کہ ایک طریقے سے پکنے کے بعد یہ خود ایبزارب ہو کر کے اس کے اندر کا جو پانی ہے وہ جیسا جیسے ایبزارب ہوتا ہے تو یہ چھٹی ہوتی جاتی اس لیے بہت چھوٹی بھی نہیں بہت بڑی بھی نہیں چلانے میں بھی آپ کو آرام ہو اور اس میں دو م جی کو ویسے ہی سلٹ کر کے ڈال دیتے ہیں اور پھر دھی دھیمی آنچ پہ اس کو تھوڑا بول رہے ہو جب یہ مطلب آ لگ رہا ہے ہے کہ ہاں اب یہ بھونیا کے پا اوپر سے پار کو ڈالتے ہیں پیاز کو پیاز کو بریانی کے شیپ میں پتلے پتلے سلائسز پیاز پھر بعد میں اوپر سے ڈالتے ہیں کیونکہ اگر آپ ساتھ میں کریلے کے ڈالیں گے تو کریلا تو نہیں بھنے گا بٹ آپ کا پیاز بھن جائے گا ہاں اس اسی لیے پیاز ہمیشہ جو بھی آپ ہماری طرف بھجیا بنتی ہے اس میں پیاز کو بعد میں ڈالتے ہیں
اچھا سبزی پگانے کے بعد
سب مطلب اگر آدھی سبزی آپ کی پ آدھی بھجیا پک گئی اس کے بعد پھر صرف بھجیا میں باقی چیزوں میں نہیں ہاں اگر آپ بنا رہے ہیں یا پھر ہے کہ گوبھی کا بھجیا بنا رہے ہیں فرینچ بین کا بھجیا بنا رہے ہیں کریلے کا مطلب بھجیا والا جو بھی سبزی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں نا تھوڑا سا پہلے سبزی کو ہم لوگ پکا لیتے ہیں ہ بھون لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہموگ پیاز ڈالتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ پیاز تو بہت جلدی نہا پک جاتی ہے ہاں اور دونوں میں ہو گئی تو پھر آپ اس کو الگ نہیں نہ کر پائیں گے اس لیے اور ہاں جب یہ کریلے کو بہت زیادہ مطلب ہے کہ ککرا بھی نہیں کرتے ہیں کیونک اس کا تو پھر وہ مین انگریڈینٹس ہے یا پھر جو اس کا مطلب ہے وہ نیٹری ہے وہ تو پا ڈسٹروائے ہو جائے گا تو اس وجہ سے بہت زیادہ نہیں ہی مطلب آدھا کچا آدھا پکا کہہ سکتے ہیں ویسے ہاف ہاف کک
اچھا
ہاف کک ہو جانے کے بعد پھر اس کو اتار لیا اور پھر مطلب ہے کہ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے ہاں بعض دفعہ روٹی کے ساتھ ہی یہ بات پھر اس کو اتار لیا اور پھر مطلب ہے کہ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ
ہاں روٹی کے ساتات اچھا م ج ن چنی
ٹا لیکن اچھا لگنا پڑتا جوس تو نہیں پیتے جوس کافیا ہو جاتا ہے ہاں جن کا شوگر لیول کہ اگر تھوڑا فلکچویٹ کرتا ہے تو ان کے لیے جوس کافی مفید بہت فائدے مند ثابت ہوتا ہے ہ لوگ پیتے ہیں لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جوس اوائڈ کرنا چاہیے اس لیے کیونکہ یہ ڈائریکٹ مطلب ہے کہ کیا کرتا ہے نا شوگر بالکل بالکل نیچے گرا دیتا ہے ڈاؤن اچانک سے ڈاؤن کر دیتا ہے ہاں آپ کو اگر من ہے تو آپ کچا اگر چبا سکتے ہیں تو آپ ایک دو سلائسیز کچے چبا سکتے ہیں وہ الگ سی چیز ہے لیکن باڈی میں کوئی بھی لکوڈ کا جانا وہ ترت آب افیکٹ کرتا ہے نا
ہاں جی ہاں
تو وہ ترنت اپنا اثر دکھائے گی تو اگر اس کو لے رہے اں آپ تو شوگر لیول ترنت ڈاؤن کر د انٹنگیبل بہت جلدی گرا دیتا تو کبھی کبھی کبھی اگر باڈی اس چیز کو اچھے سے مطلب ہے کہ ایکسپٹ نہیں کر پاتی ہے تو پھر اس سے نقصان ہوتا ہے پھر بی پی لو ہو جائے گا شگر لیول اچا ہاں ڈاؤن ہو جانے پہ بی پی لو کا مسئلہ ہو جاتا ہے اسی لیے کریلے کے بارے میں جو ہے مطلب ڈاکٹرس کا بھی کہنا ہے کہ کریلے کا جوس مطلب ہے کہ تھوڑا اوائڈ کرار اور جوس کی جگہ پہ اگر آپ اس کے اس کا بھجیا یا سبزی کھاتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے
جی ہاں ہاں ہمارے گھر تو اچھا ممی لوگ بناتی ہیں وہ چنے کی دال میں ڈال کے زیادہ تر بناتی ہیں
ہھ اس کے بارے میں مطلب اس طریقے سے تو نہ کبھی بنایا ہے اور نہ کبھی کھانے کو ملا ہے
ہاں نہیں تو وہ لوگ ایسے ہی بناتے ہیں سب سے پہلے چنے کی دال کو تو پہلے بھگا دیتی ہے اس کے بعد پھر اس میں نہ اس کو پریشر کوک کر لیتی ہے مطلب چنے کی دال ڈال دو پانی ڈال دو نمک اور ہلدی ڈال کے اس کو پریشر کوک کر لیتی صرف دو بسل دینا ہے بس بس ہلکی سی دال سافٹ ہو جو پانی بھی بالکل بالکل زیادہ نہیں رہتے تھوڑا سا اور ہاں اس کے بعد وہ گھر جاتی تو الگ پین میں تیل دوالو اس میں نہ کریلے کے جو پیسز ہیں گولے گولے فرائی کرلو کرپ پ کر لو ڈی نرؤن
اچھا
اس کو مطلب سائڈ میں رکھ لو اس کے بعد مسالہ تیار کرتے ہیں اسی سیم پین میں اس میں کیا بولتے ہیں وہ زیرہ ڈال کا پھر سو ڈالتے ہیں اور پیاز کٹی ہوئی لمبی لمبی وہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جب وہ گولڈن بران ہو جاتی پیاز اس میں ادرک لہن کا بیس ایک منٹ کے لیے ادرک میں دنٹ پیس بھی پکا لو کچا پن اس کا نکل کل جائے اس میں اس میں دھنیا پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر باریک کٹا ہوا ٹاٹر ٹماٹر جب سافٹ ہو جائے تیل سے جب سیپریٹ ہونے لگے تو اس میں نا جو چنا دال ہم نے بوائل کر کری ہے اس کو اس مسالے میں ڈال دین ہے اور پالے میں ڈالنے کے بعد اسی میں کریلے بھی ڈال دو اور تھوڑا سا گرم مسالا پاؤڈر بھی ڈال دو سھ میں اس کے بعد پانچ سے دس منٹ کے لیے دھیمی آنچ میں کو پکنے دیں
تو یہ تو بہت مطلب مزے کا لگ رہا ہے سننے میں ہاں نہیں کریلا ہمارے یہاں سے سب بھجیا ہاں
ہاں بس ایسے ہی اس اوپر سے نیمبو کا رس ڈالنا تھ نیبو گھر سے ڈال دیں ہیں کھانے کے ٹائم پہ
اچھا اچھا اچھا ایک بروا کرےلا بنتا ہے ہاں
تو ہے میں نے لیکن خ میں نے کہئی بنایا نہیں
کو دو دو پیسز میں کٹ کر دیا اور اس کے اندر کا جو بھی ہے وہ سٹف جو بیج ہوتے ہے اس بیج کو باہر نکل نکال دیا اور اس میں ل ہلدی پاؤڈر مرچی پاؤڈر دھنیا پاؤڈر پساوا لہسن پساوا ادرک یہ سب مکس کر کے اور اس کو فل کر دیا جاتا ا اور پتل سے سے دھاگے سے کچھ لوگ دھاگے سے باندھنا پسند کرتے ہیں دھاگے سے اس کو دونوں سیکشن کو جوائن کر کے ریپ کر دیا جاتا ہے اور اس کو ڈیپ فرائی تیل میں مطلب ہے کہ ہ پہلے چالو فرائی کر کے نکالنی ہے اس کے بعد پھر ڈے کیا جاتا ہے اور پھر وہ تھریڈ کو الگ کر دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے بھی بنایا جاتا ہے کریلا اور کو بہت پسند بھی آتا ہے مطلب اس طریقے سے بنا ہوا کریلا الگ الگ جگہ پ ہاں الگ الگ طرح سے لیکن سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ پسند ہو نہ ہو یہ ایک ایسی سبی ہے جسے کھانا ہے ضروری ہے ہ بہت فائدے مندب بہت فائدہ کرتی ہے
جی ہاں ہر
شباب ہی لیتے ہیں ایسے ہی ڈائریکٹ
اچھا ہاں بہت س
ہاں ان ان کو صحت کا تھوڑا زیادہ ہی خیال ہے اسی لیے ہاں نہیں بہت اچھ اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت اچھی ڈش آپ نے کریلے کے بارے میں بتائی
ہاں اچھا گروا والا آپ لو مطلب فلنگ کرتی ہے اس کے بع دھاگے
ہاں پھر بنے کے بعد دھاگے سے باندھ کر اور پھر اس کو ایک بار شلو فرائی اور ایک بار ڈیپ فرائی اور اس کے بعد پھر وہ ہاں شیلو فرائی کیونکہ اندر کا مسالہ بھی تو پکنا چاہیے ہاں ہاں اور اس کے بعد ایک بار بعد میں اس کے بعد یا تو آپ ا دھاگے کو پھر کیونکہ کھانے میں پھر وہ دھاگا بھی آ جائےا وہ دھاگے کو الگ کر کے اور پھر اس کو روٹی پراٹھے کے ساتھ پی کے ساتھ اچھا لگتا ہےاء اللہ ہاں آپ ٹرائی ضرور کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھے
جی جی اللہ حظ اللہ حافظ